السا و علیکم السلام
جی امید کرتی ہوں کہ اپ خیر ہو اور آفیت سے ہو
جی جی
میں آپ کو کب سے ڈائل کر رہی تھی یہ صرف ریجیکٹ ہو رہی تھی جو آ ہی نہیں رہا تھا وہاں
کال اب آئی
کچھ پھر گلچ ولچ ہوگا سسٹم میں چلیے تو ہم آج کا موضوع شروع کرتے ہیں میرا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے محنت کی عظمت محنت انسان کی کام جی
نہیں سب سنائی نہیں دےرہا ہے
کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے
ہاں اب اچھے سے آ رہی ہے
محنت کی عظمت جو ہے وہ آج کا موضوع ہے میرا تو میں آپ کو اسی پہ ایک مختصر کا موضوع پیش کرنا چاہوں گی محنت انسان کی کامیابی کی بنیاد ہے دنیا میں کوئی بھی شخص محنت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ تعالی بھی ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو حلال طریقے سے محنت کر کے کہ اپنی روزی کماتے ہیں اسی لیے محنت کو بہت عظیم درجہ دیا گیا ہے محنت انسان کو خود مختاری ہمت اور خود اعتمادی سکھاتی ہے جو لوگ محنت کر کرتے ہیں وہ مشکل حالات کا مقابلہ کرنا کرنا سیکھ لیتے ہیں اور اپنی مقاصد اپنی آ اپنے اپنے مقصد حاصل کر لیتے ہیں طالب علم اگر دل لگا کر محنت کرے تو امتحان میں اچھے نمبر حاصل کرت تا ہے اسی طرح کسان مزدور ڈاکٹر استاد اور ہر پیشے سے تعلق رکھنے والے افراد اپنی محنت کی وجہ سے ہی معاشرے کی ترقی میں حصہ لیتے ہیں محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے شروع میں محنت مشکل ضرور لگ تی ہے لیکن اس کا نتیجہ کامیابی اور عزت کی صورت میں ملتا ہے جو لوگ سستی اور کاہلی اختیار کرتے ہیں وہ اکثر اپنی زندگی میں پچتاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کو اپنی حقداری عا عادت بناۓ وقت کی قدر کرے اور ایمانداری کے ساتھ اپ نے فرض ادا کرے محنت نے صرف انسان کی زندگی کو بہتر بناتے ہے بلکہ معاشرہ معاشرے اور ملک کی ترقی کا بھی ذریعہ بنا بنتی ہے آخر میں یہ کہا جا سک تا ہے کہ محنت کامیابی کی کنجی ہے اور جو شخص محنت اور لگن سے کام کرتا ہے اللہ تعالی اس کی کو کوششوں میں برکت عطا فرماتا ہے اسے دنیا اور آخیرت دونوں میں کامیابی نصیب ہوتی ہے جی یہ تھا میرا آج کا موضوع امید ہے کہ آپ اس موضوع سے بڑی متاثر ہوئی ہو
جی میں آپ کی موضوع سے بڑی متاثر ہوئی ہوں اور میں ٹوٹلی آپ سے ایگری کر ہوں اور شکریہ مجھے اتنا اچھا موضوع سنانے کے لیے
آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنا وقت دیا میں ایک معافی مانگنا چاہوں گی معذرت چاہتی ہوں کہ باہر سے تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے اصل میں تھوڑا باہر ہی میں تو باہر سے تھوڑی سی ڈسٹربینس آ رہی ہے اس وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹربینس کریٹ ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے میں آپ سے معذرت مانگتی ہوں تو آپ مجھے کچھ سنانا چاہیں گے
جی جی ضرور میں بھی آپ کو کچھ سنانا چاہوں گی
جی جی اب میں آپ میں تو سن رہی ہوں آپ چلیے شروع کیجے آپ
تو جو میرا موضوع ہے جس پہ میں آج بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے صحت ہی دولت ہے
جی
صحت اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے اکثر لوگ ملو دولت کو سب کچھ سمجھتے ہیں لیکن اصل دولت اچھی صحت ہے اگر انسان تندرست ہو تو وہ اپنی زندگی کے ہر میدان میں بہتر ترقی سے کام کر سکتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے صحت ہی دولت ہے اچھی صحت حاصل کرنے کے لیے متوازن غذا روزانہ ورزش صاف ستھرا ماحول اور پوری نیند بہت ضروری ہے ہمیں پھل سبزیاں اور غذائیت سے بھرپور غذا کھانا چاہیے اور زیادہ تیل والا اور جنک فوڈ سے پرہیز کرنا چاہیے ساتھ ہی روزانہ بی دیر چلنا یا ورزش کرنا بھی صحت کے لیے مفید ہے جس شخص کی صحت اچھی ہوتی ہے وہ تعلیم حاصل کرنے محنت کرنے اور اپنے فرض بہتر انداز میں ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے بیمار انسان نہ صرف تکلیف میں رہتا ہے بلکہ اس کے لیے روز مرہ کے کام بھی مشکل ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیں اپنی صحت کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے اسلام بھی صفائی اور صحت پر بہت زور دیتا ہے صاف ستھرا صاف ستھرا رہنا پاکیزگی کا اہتمام کرنا اور ہر قسم کی بری عادتوں سے بچنا صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے صحت مند جسم کے ساتھ صحت مند ذہن بھی انسان کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتا ہے اخر میں یہ کہا جاتا کہا جا سکتا ہے کہ صحت کے بغیر دولت شہرت اور کامیابی کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہتی اس لیے ہر شخص کو اپنی صحت کی حفاظت کرنی چاہیے اور صحت مند عادتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے
جی اپ کا بہت بہت
و واقعی صحت ہی دولت ہے
جی اپ کا بے شک بے شک جیس میں کوئی شک نہیں ہے صحت ایک دولت ہے اپ مجھ سے پوچھیے میں نے کافی ٹھوکری کائی ہے ہسپتالوں میں اتنی زیادہ نہیں اللہ تعالی کا شکر ہے اللہ تعالی نے بچائے رکھا ہے لیکن میں کل بھی بیمار تھی آپ مجھے مجھے بہت اہمیت آ گئی ہے صحت کی اور میں اب صحت کا خیال بھی رکھنا اور رکھ رکھنے کے لیے اپنے اپنے روزمرہ کی زندگی کا خیال رکھ تی ہوں کہ کیا کھاتی ہوں کیا پیتی ہوں کتنی ورزش کرتی ہوں کتنی چلتی ہوں ہمیں ہمیشہ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے اور خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنا ہمیں اپ نے پیروں پہ کھڑا ہونے کی توفیق عطا دی ہے تو آ میں کبھی متاثر ہوگی آپ
صحیح کہہ رہی ہے لیکن پہلے میں جب بار بولا ہوں مجھے کیوں پھر سے کال کر رہی ہو
جی نہیں یہ آ اس میں سسٹم میں کل گلٹ آ رہا ہوگا آپ اسی پہ رہیے آپ وہاں شتا وہاں کو توجہ نہ دیجیے میں آپ کو ایک مختصر سا اور ایک بولنا چاہوں گی جس کا نام ہے وقت کی قدر وقت اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے جو وقت گزر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا اسی لیے ہر انسان کو وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے جو لوگ وقت کی اہمیت سمجھتے ہیں وہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرتے تے ہیں طالب علم کے لیے وقت کی قدر اور بھی زیادہ ضروری ہے اگر وہ اپنا وقت محنت اور تعلیم میں گزارے تو امتحان میں اچھی نتی نتائج حاصل کر سکتا ہے لیکن جو وقت کو ضائع کرتا ہے وہ بعد میں پچھتاتا ہے وقت کا بہترین استعمال کرنے کے لیے ہمیں اپنا روزانہ کا استعمال بنانا چاہیے ہر کام کو اس کے مقرر وقت پر انجام دینا چاہیے سستا سستی امم کاہلی اور بے مقصد مشغلوں سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ وقت ضائع کرتے ہیں وقت کی قدر صرف تعلیم تک محدود نہیں بلکہ ہر شعبے میں اہمیت رکھتی ہے جو لوگ وقت کے پابند ہوتے ہیں ان پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں اور انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وقت کی پابندی انسان کی اچھی عادتوں میں شمار ہوتی ہے آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وقت زندگی کا سب سے قیمتی سرما یہ ہے اسی لیے حفاظت کرنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے جو شخص وقت قدر کرتا ہے کامیابی اس کے قدموں چوم قدم چومتی ہے واہ واہ تو یہ تھا میرا موضوع وقت کے بارے میں تو امم میں امم
کہتے ہیں نا جو وقت کو برباد کرتا ہے وقت اسے برباد کرے گا
کی جی جی
وہ کہتے ہیں نا جو وقت کو برباد کرتا ہے وقت ایک دن اسے برباد کرے گا
واہ واہ واہ یہ آپ نے بڑی سے مدے کی بات بولی صحیح بات آپ نے یہ بولی کبھی مکافی کافی متاثر میں ہوگی آپ کی امم الفاظوں سے جو آپ نے کہی بڑے بڑے ڈیپ الفاظ ہے یہ جی وقت کی ہمیشہ قدر ہی کرنی چاہیے اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے تو آپ میں میں میں امید کرتی ہوں کہ آپ میرے اس موضوع سے متاثر ہوئی ہو اور ہمیں چاہیے ہم اپنا وقت اور میں زیادہ تر ذکر طالب علم کی علم علم کی کرتی ہوں اپنے موضوع میں وہ اس اس لیے کیونکہ ہم بھی ایک طالب علم ہے تو ہمیں اپ اپنا خیال ضروری رکھنا ہماری پڑھائی میں بھی ہمارے باقی معاملات میں بھی ہمیں ان بہت خیال رکھنا چاہیے اور ان کو مینج کرنا ہوتا ہے ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ تو اس میں ہمیں کافی مشکل آ جاتی ہے لیکن آخر کار ہم لوگ کامیاب ہو ہی جاتے اگر ہم وقت کو صحیح سے استعمال کریں تو ا یہ تھی آخر میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا اس سے پہلے کہ یہ ختم ہو ختم کرے ہم لوگ یہ ہم اس کا ہم یہ کریں تو اس سے پہلے میں آپ کو ایک جوک سنانا چاہوں گی کیا آپ سنا چاہیں گے
جی جی ضرور ضرور
ایک دفعہ ایک استاد پڑھا رہا تھا اپنے بچوں کو اس نے ایک لڑکے کو کھڑا کیا اس نے اس کو بولا آپ کیا بننا چاہتے ہو اس نے بولا استاد اس نے نہیں استاد نے ان کو کو بولا جو بھی آپ بننا چاہتے ہو آپ وہ بن جاؤ گے اگر آپ محنت و لگن کرو گے محنت و لگن سے کام لوگے تو اس بچے نے کہا لیکن میں وہ کبھی نہیں بنوں گا جو میں بننا چاہتا ہوں استاد نے کہ آپ کیا ایسا بننا چاہتے ہو جی جی بالکل بالکل بالکل آپ نے تو یہ سنا ہوا ہے جی یہ بڑا ایک
یہ جوک تو بہت
مشہور جوک ہے جی جی جی تو آپ کا شکریہ میں آپ کو بس ہنسانا چاہتی تھی تھوڑی دیر تو آپ کا شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا توجہ دی اور چلیے پھر دوبارہ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ
جی ٹھیک ہے خدا حافظ